جی
ہلو آواز آ رہی ہے
جی آپ کی آواز آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام اور فرمائیے کیسے ہیں
جی الحمد للہ اللہ کا کرم ہے ہم سب یہاں پر ٹھیک ہیں آپ سنائیے آپ سب کیسے ہیں
بالکل ہم بھی بالکل ا ٹھیک ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ آج کیا ہوا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی تو وہاں پہ کچھ محفل تھی اس محفل میں اتنا وقت لگ گیا کل گئے تھے ہم تو کل رات کو تو پوری رات آتے لوٹتے وقت تین بج گئے تھے رات کے تو ہماری رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو نیند ہے نا وہ لوگوں کو بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ بھی رات کی نیند اگر جب تک پوری نہ ہو تو دوسرے دن کی شروعات بھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ہم میں ہم بچے ہم لوگ سب پھر دوسرے دن بہت لیٹ اٹھے اور بچوں کو اسکول جانے میں بھی پھر ہم کو چھٹی رکھوانی پڑی کیونکہ ہم رات بھر اس محفل میں تھے لوٹتے وقت دیر ہو گئی تھی تو
جی بالکل درست فرمایا آپ نے نیند بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نیند مطلب انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر نیند نہیں نکالیں گے تو ا شریر میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نیند نہ نکالنے سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم رات کی نیند نہ نکالیں تو
بالکل اللہ نے ہمیں ایک بہت اچھا اا یہ توح فہ دیا ہے قدرت کا جو دن اور رات دونوں ہوتی ہے تو دن میں ہم کام کرتے ہیں ہمارے کاروبار پہ ہمارے جو عورتیں ہوتی ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے مرد ہوتے ہیں وہ کاروبار پہ اپنا سارا کام کرتے ہیں بچے بھی پورے دن اپنا سارے کام نپٹات ے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور رات ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس سمے سبھی لوگ آرام کرتے ہیں اور اپنے شریر کو واپس سکون دیتے ہیں دوسرے دن کے لیے تاکہ وہ دوسرے دن پھر سے اپنے کاموں میں صحیح سے لگ سکے اسی لیے رات بھی اللہ نے ہمیں بہت اچھی نعمت دی ہے کہ دن اور رات میں یہ انتر آتا ہے کہ جس میں ہم دن رات میں آرام کر سکتے ہیں
جی بالکل درست فرمایا آپ نے رات کی نیند تو رات کی ہی ہوتی ہے اور اللہ نے رات بنائی ہی سونے کے لیے ہے آرام فرمانے کے لیے ہیں تاکہ اگلے دن ہم لوگ آ صحت مند اور درست اٹھیں اور اپنا کام کر سکیں مگر آج کل کے زمانے میں تو دن اور رات کا کچھ زیادہ فرق ہی نہیں رہ گیا ہے آج کل تو نوکریوں کے اندر بھی نائٹ شفٹ کا ماحول چل چکا ہے جیسے کہ ہمارے شوہر کی زیادہ تر نائٹ ڈیوٹی ہی رہتی ہے تو میں ان پر اس نیند کا اثر دیکھ سک تی ہوں میں کہ وہ کس طریقے سے رات بھر کام کرکے آتے ہیں صبح ان کی آنکھیں پوری لال ہوجاتی ہے اور پھر جو نیند رات میں آتی ہے وہ ویسی نیند دن میں نہیں آ پاتی ہے ان کو تو پھر چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے اور اس کے لیے چاہیے کہ اگر ایسے کوئی ہیں کہ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو دن میں ان کو پورا آرام کرنا چاہیے اگر وہ پورا آرام نہیں کرے تو ان کے شر شریر میں تھکان آ سکتی ہے اور بہت ساری تکلیفیں بھی ہو سکتی ہے اسی لیے ان کو وقت پہ پورا آرام کرنا بےحد ضروری ہے اس کے لیے ان کو ایسے آ زیادہ گہرے رنگ کے پردے چاہیے ان کے گھر میں اور لائٹ بند کر کے دن کے وقت میں وہ ان پردوں کا استعمال کر کے کمرہ پورا اندھیرا والا کر دے تب جا کے کہیں وہ سکون سے تھوڑی دیر سو سکتے ہیں
جی میں بھی بالکل یہی کرتی ہوں کہ آ پردوں میں استر لگوا رکھا ہے جس کی وجہ سے روشنی بالکل بھی اندر نہیں آتی ہے اور ایک دم بالکل رات والا ماحول بنا کر کے ان کو آرام فرمانے دیتی ہوں اور جو بھی کام ہوتے ہیں میرے جھاڑو پوچھا برتن یہ سارے کام زیادہ تر میں رات میں ہی کرتی ہوں کیونکہ دن میں جب شور ہو تا ہے تو ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے اس وجہ سے میں یہ سب کام پھر رات میں ہی کرتی ہوں
بالکل درست فرمایا آپ نے تو اس لیے اگر جو لوگ نائٹ شفٹ کی ڈیوٹیز کرتے ان کے لیے دن میں نیند لے پانا بھی بے حد ایک چیلنج جیسا ہو جاتا ہے کیونکہ باقی سب لوگ تو اپنا دن ویسے ہی جیئیں گے ناں رات کو لیکن جو لوگ رات کی نیند نکالتے ہیں ان کے لیے تو اچھا ہے کیونکہ سبھی لوگوں کے آرام فرمانے کا وہ ایک وقت ہوتا ہے تو ماحول بھی پورا شانت ہوتا ہے آواز نہیں ہوتی ہے سب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو صرف کولر پنکھے جس کے اے سی وغیرہ وہی چلتے ہیں تو اس میں ان کی آواز نہیں ہوتی ہے اور دن میں ہوتے ہیں تو بہت سارے شور شرابے کے بیچ میں ان کو سکون لے پانا بےحد مشکل ہو جاتا ہے
جی اس سے شریر میں کافی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور آ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائیے اگر ہم رات میں نہیں سوتے ہیں اور دن کی نیند نکالتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے شریر میں کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور ہمیشہ سر بھی دکھتا ہے رات بھر جاگنے سے اور مائگرین جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ا جو رات بھر بیٹھ کر کام کرنے سے جو ہے کہ کمر میں بھی بہت زیادہ سلیپ ڈسک کی بیماریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں
بالکل درست فرمایا آپ نے بہت ساری ا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پھر ا اس لیے احتیاط برتنا بےحد ضروری ہے اور رات کی نیند ہرویک ہر انسان کو آٹھ گھنٹے کی نیند لینی چاہیے اچھا بھوجن کھانا لینا چاہیے اور ایکسرسائز کرنی چاہیے تو اس کا ان کی صحت پہ بےحد اثر پڑتا ہے ہم اگر رات بھر جاگتے ہیں رات کو آرام نہیں کرتے تو اپنے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہو جاتے ہیں سر درد ہونا یہ ساری تکلیفیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو را ا موبائل فون کا اور لیپ ٹاپ کا استعمال دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے چاہے وہ بچے ہو بڑے ہو بزرگ ہو کوئی بھی ہو ان سب کے لیے آج کل ایک یہ جو ڈیوائز ہے اس میں اتنا اپنا ایک ا کہر مچا رکھا ہے کہ سب لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ اس استعمال کرتے ہیں دیر رات تک موبائل دیکھتے ہیں رات رات بھر مووی دیکھنا گھومنا یہ ساری نیند کو ڈسٹرب کرنے والی ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں
جی اب میں دوسروں کا کیا کہوں میری خود کی یہی عادت بن چکی ہے میرے شوہر جاتے ہیں رات کو کام پر اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ چلو تھوڑی دیر لیٹ کے میں فون چلا لیتی ہوں کب چار پانچ گھنٹے نکل جاتے ہیں اور رات کی دو بج جاتی ہے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا اتنی جلدی وقت نکل جاتا ہے موبائل چلا چلاتے چلاتے ریلس ا سکرو اسکرول کرتے کرتے اور سوچتے ہیں ہاں بس رکھ رہے ہیں ہاں بس رکھ رہے ہیں فون ایسا کرتے کرتے رات کی وہی تین چار بج جاتی ہے پھر دن بھر نیند آتی ہے اور پھر دن بھر سوتے ہیں تو اس میں روزگار میں بھی کافی پرابلم آتی ہے جو لوگ رات میں جاگتے ہیں وہ صبح کام پر نہیں جا پاتے ہیں کافی سارے لوگ اور پھر آلس کرتے ہیں اپنے کام سے جی چراتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ رات کی نیند ضرور لیں اور ہو سکے تو جلد سے جلد ہو جائیں اور پھر فضر میں اٹھ جائیں جس سے ہمارا دن کافی اچھا گزرے
بالکل درست فرمایا آپ نے اور دیکھیے نا ا پھر دوس اگر ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں تو آپ نے جیسا کہا کہ دوسرے دن کے کام میں چڑ چڑا پن لیٹ کرنا ا پھر تناؤ ہونا یہ ساری دقتیں آ ہم کام پہ بھی اپنا من نہیں لگا پاتے کیونکہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو سر درد ہونا ہمارے کام میں چڑچڑا پن آ جانا ہم کام کرتے ہیں تو بھی پھر ا صحیح طریقہ سے بھی نہیں کر پاتے تو بہت ساری دقتیں آ سکتی ہیں اس لیے پہلے سے ہی ہمیں ہماری نیند وقت پر پوری کرنی چاہیے بچوں کو بھی وقت پر سونے اور اٹھنے کا صحیح ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے ان کے لیے تاکہ وہ بھی ایسا نہ ہو کہ رات کو تو کھیلے اور پھر لیٹ تک فون چلائیں یا ٹی وی دیکھیں اور دوسرے دن جب ان کو استاد پڑھا رہے ہوں تب نکالے اس لیے یہ سارے ہمارے فرض ہیں کہ ہم انہیں وقت پر سونا اور اٹھنا سکھائیں
جی بالکل ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ٹائم سے سو جایا کریں اور ٹائم سے اٹھ جایا کریں نہیں تو آنے والے مستقبل میں انوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے چلو تو پھر یہ وقت ہو ہی گیا ہے سونے کا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ
جی آپ بھی جلدی نیند لیجیے گا اور ساست رہیے گا صحت متر رہیے گا اللہ حافظ کول کٹ کر دیجے
کٹ نہیں ہو رہا ہے آپ کی ادھر سے
نہیں ہو رہا ہے آپ کر دیجیے